السلام عل کی آواز نہیں آ رہی ہلو
ہاں آئی جان
ہاں السلام علیکم بھائی جان
ملیکم سلام بھائی جان
اور بھ جان سب کہ رت
بالکل ہاں تندرست ہے
آج ہم بات کریں گے سوج یہ دیہات بنام رونق یہ شہر ٹھیک ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان بالکل
گرامین اور شہری زندگی کا مجان تو آج ہمارے آج اس بیٹک میں ہم ایک ایسے نہایت کی مقبول اجل اور سے جاری اور ایک دل چھو لینے والے دل چ لینے والے موجوع وشے پر مو گپتگو ہونے والے ہیں جو مختلف تہذیب اور نظریات کا آئینہ ہے آج ہمارے اس بحث کا کلیدی عنوان ہے د زندگی بنام شہری حیات یعنی گرامیین اور شہری جیون کا موازن
سالم بھائی ک ہاں سالم بھائی کسی شاعر نے خو فرمایا تھا کہ خدا نے دیہات بنام اور انسان نے شہری تعلیم کیے آج کا انسان ان دونوں طرز ا اامت کے دریامین کی قدر کامش کا شکار ہے کہ دیہات میں وہ شر کی مصنوعی چکا چوند اور آسائشوں کی متلاث جو کہ شہر کی آپاد آپی میں اٹھ رہی ہے ودیات کے پرسکون ماحول نصیب صبح کے لیے ترس رہا ہے ایک یہ ایک ایسی داستان ہے جس کے دونوں پہلو نہایت کی دلچسپ اور افسوس جنک ہے بھائی جان
جی بھائی جان بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا بھائی یہ دراصل دو الگ الگ جہاں ہیں جہاں ہیں ایک طرف دیہات کی سادگی خلوص سر سرسبج وہ سدااب کھیت اور پاک پاک صاحب فضا ہے تو دوسری طرف شہروں کی رفتار جدید سہولیت عسان تعلیمی ادارے اور روزگار کے لامہد دھ موقع ہیں آئیے بھ جان آج ان دونوں طرز زندگ کے محاسن اور نقائش پر سیر حاصل روشنی ڈالتے ہیں بھ جان
سالم بھائی سب سے پہلے پورے ارضے سے سب سے پاکیجا حصے یعنی دیہات کے مہاسن پر بات کرتے ہیں دیہات زندگی کابق کون سا اپسو ہے جو زندگی کی روح اور سراسر کر دیتا ہے روح کو بھی سراسر کر دیتا ہے بھائی
جی بالکل بھائی جان جی بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا وہاں کی صبح کنکریٹ کے جنگلوں اور گاڑیوں کے شور سے نہیں بلکہ پرندوں کی چہچاہٹا اور ساپ دھوپ سے ہوتی ہے آلودگی سے پاک فضا دیہاتوں میں شہروں کی طرح زہریلا دھواں اور کارخانوں کا کچرا نہیں ہوتا وہاں کی آب و ہوا صاف شفا سے بھرپور ہوتی ہےخلوص و محبت اور سماجی ربط ع دیہات دلوں میں آج بھی رفاقت اور اس نے یہ اخلاص زندہ ہے اور وہاں کوئی اجنبی نہیں ہوتا پورے گاؤں کا سکھ دکھ سانجا ہوتا ہے خالصہ غذا کتوں سے درخوان پر تک پہنچنے والا اناج تازہ سبزی اور خالص دودھ گ انسان کو مفادی طاقت ادا کرتے ہیں جس سے لوگ لمبی اور صحت مند حیات گر گزرا گزار ت ہیں
سالم بھائی دیات کا سکون یقینا لاجواب ہے مگر اس کے ورق سحروں میں ترقی سرو اور سیلوات کا انقلاب ہے ان سے پوری دنیا کے انسانوں کو اپنی طرف مائل کیا ہے اس پہلو پر بھی روشنی ڈالنی چاہیے بھائی جان
جی بھائی جان آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہم جدید ہم جدید دور کی افادیت سے چشم پوزی نہیں نہیں کر سکتے شہری زندگی ارت کاا اور کس ا ہنر کم ہے وہ ہے اعلی تعلیم اور ادارے دنیا کی بہترین یونیورسٹی جدید لپس اور تکلیقی تگنی کی ادارے سحروں کی سحروں میں ہی یاب ہے جو نوجوان کے مستقبل کو روشنی کرتے ہیں طبی سہولیات بڑے بڑے اور اعلی درج کے اس جدید طبی مشنے اور ماہر طبیب شہروں میں موجود ہوتے ہیں جو نازک صورت حال میں انسانی جان بچا جامن ہے
سالم بھائی سکے کے دونوں پہلوؤوں کی طرح ہیں ان دونوں زندگی کے کچھ مخفی نقصانات اور کمیاں بھی ہیں ہمارے سامعین کو اس سے بھی آگاہ فرمائے سالم بھائی
جی بھائی جان جی ہاں بالکل کوئی بھی نظام مکمل نہیں ہوتا دیہات کے مل دیہاتوں میں آج بھی پکدان ا سہولت ایک عظیم مسئلہ ہے کہ ٹوٹی سڑک ٹوٹی سڑ گئے ہیں بجلی کی قلت تعلیم اعلی تعلیم کے اداروں کی کمی اور رولی اور کے محدود ذریعے ہونے کی وجہ سے نوجوان نسل مایوسی کا شکار ہو کر شہروں کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں بھائی جان اس کے برعکس آج شہر آج ماحولیاتی آلودگی اور ذہنی تناؤ کا جنت بن چکے ہیں جہنم بن چکے ہیں گاڑیاں انت ان امتحان زہریلی ہوا اور ہر وقت بھاگنے کی اندھی دوڑ نے انسان کا سکون چھیل لیا ہے جو لوگ عالسان مکانوں میں تو رہتے ہیں مگر وہاں اپنی تعلقات بود ہے انسان بھیڑ میں بھیڑ میں بھی تنائی اور افسردگی کا شکار ہے بھائی جان
تو سالم بھائی اس سور اس صورت حال میں انسانیت کے لیے سب سے مفت اور معتدل راستہ کیا ہونا چاہیے
جی بھائی جانا آپ نے بالکل صحیح فرمایا اس کا پائدار یہ حل یہ ہے کہ ہم تنجیمے معحاشرے کے ذریعے کا ایک ایسا توازن قائم کریں جہاں دیہات یہ ہو زندہ رہے اور سیر کی سہولیات وہاں تک پہنچی حکومتوں کو چاہیے کہ بھی سیروں پر بوجھ بڑھانے کے بجائے دیہاتوں میں دیہاتوں میں ہی اعلی تعلیمی ادارے کارخانوں میں طبی سہولت تعمیر کرے تاکہ دیہات کا حسن اور سکون بھی برقرار رہے اور وہاں کے نوجوانوں کو ہجرت کا عجاب نہ جھیلنا پڑے ہوں تو تو
تو علی قدر سائیمان ہماری آج کے ت نفیب اور مسیحی گپتو کا لبد لباب یہ ہے کہ نہ تو شہر مکمل طور پر توبائی کا گھر ہے اور نہ ہی دیہات مکمل طور پر جنت تو دونوں کی اپنی ہے سمتی اور برابر ہونی چاہیے بھائی جان
جی بھائی جان بالکل آسائشوں کے پیچھے با کر اپنی صحت اور ذہنی سکون کو داو پر نہ لگائیں آپ چاہے شہر میں رہےیں یا دیہات میں اپنی حیات میں ال لائیے قدرت سے جڑے رہیے اور انسانی رشتوں کے خلوص کو ہمیشہ زندہ رکھیے
بالکل آائموں کے پیچھے بھاگ کر اپنی صحت اور ذہنی سکو کو داؤ کر نہ لگائیے آپ چاہے شہر میں رہیں یا دیہات میں اپنی حیات میں لائیے قدرت سے جڑے رہیے انسانی رشتوں خلوص کو ہمیشہ زندہ رھیے فرمان یعنی جیسا کہ دونوں کی زندگی نے اس ترک اور حقیقت کو الفاظ کے سپد کرتے ہوئے کیاقوب آ گیا ہے کہ شہر کی چکا چوند میں مکان تو عالسان مل جاتے ہیں مگر سکون نہیں دیات کی سادگی میں محل تو نہیں ہوتے مگر ہر دل میں ایک جہان ہوتا ہے
ہاں جی بھائی جان آپ نے بالکل خوب فرمایا بھائی جان ماشاء اللہ اور اسی پہل ہم کو سائرانہ پیرن میں سمیٹ ہیں تو شہر کی رونق بھی ہے ایک نعمت سالم مگر دیہات کی ٹھنڈی ہوا کا سکون جو سکون ہے وہ سب سے جدا ہے
تمام تائمن کا ابھی تہے دن سے منون ہے آپ کا
ہاں تو بھائی جان اور سب کہہ رہیت بھائی جان اور سب کہہ رہیت
پیڑتنےلہ
تو بھائی جان آج کے اس مطلب آج کے اس بات چیت سے ہمیں شکچھا ملتی ہے کہ بھائی جان آج ہمیں شہروں میں رہے یا گاؤں میں ہمیں اپنا سنسکرتی نہیں بھولنی چاہیے اور جہاں بھی رہیے باشعور اور پرسکوں رہیے تو بھائی جان آج کے لیے بس اتنا ہی خدا حافظ
خدافظ اللہ حافظ بھائی اللہ حافظ